پیکم
وعلیکم السلام میں الحمدللہ کیا حال ہیں
بڑھیا حال ہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب خیریت
خریت جی خریت اور کیا ہو رہا ہے سلمان کے ابو جی
ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں امی ابو خالا سب ٹھیک ہیں
سب بڑے ہی سب بڑے سب موج میں اور پھوپھو وغیرہ سب ٹھیک
سب سب ٹھیک ہیں سلممان بھی ٹھیک ہیں کم
ہاں جی ہاں جی
ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے مطابق ہمیں اتنی گرمی میں پانی پینا چاہیے یا نہیں پانیا چاہیے
ارے بھائی صاحب کس کی بات کر رہے ہو پانی کی اس گرمی میں
بھائی صاحب جتنا پیو اتنا ہی کم ہے پانی تو
ہوں بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل دل کی بات چھین لی آپ نے دیکھو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بندہ کم سے کم دن بنا تین سے چار لیٹر پانی تو پیے ہی پیے
بالکل جی بالکل پت ہے اب اگر آپ پانی نہیں پیتے تو کتنی ساری دقت ہوتی ہیں
ہاں دیکھو پانی پینے سے نا کافی فائدہ بھی ہے اور نہ پانی پینے سے کافی دقتیں دیکھو ش
دت ہوتی ہے بھ صابر
ہوں زیادہ پانی پینے سے تو بہت کمی ہی سے دقت ہوتی ہے کیوںک پانی پینے سے نہا دیکو میں آپ کو بتاؤں کیا فائدے ہیں لوگوں نے آپ کو صرف دو تین فائدے بتائے ہوں گے مین ایک دو فائدے تو آئے ہوں گے کہ بھائی ڈائٹ سسٹم بنتا ہے نارمل
ہاں
سچی باتیں بنتا بھی ہے یا پھر یہ ہوگا کہ شریر تندرست رہتا ہے وغیرہ وغیرہ پر میں آپ کو ایسے سے فائدے بٹاؤں گا پانی پینے کے جو آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے بٹ ریئل میں میں نے ان کو وہ کرایا کہ میرے ساتھ اب بھی ہو رہا ہے پتا ہے جب میں پہلے ایک دو لیٹر پانی پیتا تھا نا دن میں ایک ایک لیٹر پانی پیتا تھا تو میرے فس کے گڈے بالکل بڑے چہرہ بہت کالا کالا سا دکھتا تھا میرا اور آج میں نے بس کسی جیسے میں نا میں جھوٹ کے بولوں گا ہماری جو خالہ ہے نا
ہاں جی
وہ پنجابی میں لوگ بولتے ہیں ن ہیرس وغیرہ بول ہیں کیا بولتے ہیں پت بھی نہیں مجھے تو ہم تو تو میں نے اپنی خالہ کی وہ کری تھی تو میں نے اس چکر میں میں نے ایک دو لیٹر کی بوتل منگا لی پانی کی
اچھا جی
ہاں ہماری جو گھر میں رہتی ہے نا ان کی ہاں تو اب میں نے دو لیٹر کی بوتل تو منگا لی تو اب پانی پ پناا کمپلسری ہو گیا میرے لیے جب میرے آگے چمکتی تھی وہ نئی بوتل تو میں پانی پیتا تھا تو میں چار سے لے کے نا ساڑھے پانچ لیٹر پانی پیا تھا اس دن میں مجھے خود وشواس نہیں ہوتا تھا کھانا بھی بہت کمی سے کھاتا تھا میں
اچھا جی جی
پیھے سے لگاتار چل ہی رہا ہے آج تو میں نے کم سے کم ساھے چار لیٹر پانی پیا ہوا کم سے کم گ پہ تھا نا آج تو زیادہ کھانا وانا ہو گیا تھا
اچھا
تو اس پانی پینے سے پتاہ کیا ہوا مجھے کچھ دو مہینے میں فرق دکھ گیا میرے فیس پہ گلوئنگ پہ چہرے کے اندر اتنی مطلب گلوئنگ آ رہی تھی اور آنکھوں میں نمی آ رہی تھی بہت زیادہ اور شریر بھی تندرست رہا تھا مطلب جو ایک ہوتا ہے نا شریر میں سے بانس مارتی ہے لوگوں کی بدو آتی ہے
ہاں ہاں
میرا شریر بالکل فریش رہنا تھا پانی سے پانی پینے کے چکر میں
اچھا اچھا
دھار سے گرمی نہیں لگ رہی تھی بالکل بھی
ہوں ہوں ہوں
میں ج سب لوگ میں نے کہا یار سب لوگ ہر جگہ یہی کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی پانچ سے چار لیٹر پانی پیو تین سے چار لیٹر پانی پیو چھ سے سات لیٹر پانی پیو یہوو پانی پینے سے ہوتا کیا ہے اب مجھے ا اب وہ ریلائز ہوا کہ ار پانی پینے سے یہ ہوتا ہے کہ اتنی دھوپ ہو رہی ہے اور مجھے گرمی نہیں لگ رہی ہاں وہ آ تل ہے کہ میری جیسے کہ آئلی اسکن ہے تو پین پسین چہ رہا ہے پانی پانی دکھتا ہے بٹ مجھے نیچرلی اندر سے گرمی فیل نہیں ہو رہی تھی
اچھا جی
وہ پانی پینے کے چکر میں تو یہ فائدہ ہے پانی پینے کا
فائدہ تو آپ نے بتا دیا نقصان بھی ہوتا ہے نقصان کے بارے میں پتتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے
نہیں نہیں نقصان مجھے بالکل بھی نہیں پتا
تو میں بتاتا ہوں آج آپ کو آپ سرچ بھی کر لینا کسی سے جو سمجھدار بند ہو ہے نا
نہیں نہیں دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو سنو سنو سنو سنو سنو اگر آپ بتائیں گے تو سچ ہی بتائیں گے نا الحمد للہ آپ کی بات اگر آپ کی بات ایسے مال بھی لوں گا اگر جھوٹی بھی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ جو بولیں گے وہ سچ ہی بولیں گے سچ کے قائم پہ آپ مجھے یہاں اتنی کچھ سیکھ دنے آئے ہو آپ نے مجھے کتنی کچھ سیکھ دی بھیئی ہے
جی جی پت ہے میں نے نا ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا وہ ڈاکٹر نا پرسنلی مطلب بہت خاص تھا اور وہ نا فٹنس وغیرہ کی بھی وہ دیتا ہے اسے ایکسپیریئنس بھی ہے اسے بہت ساری نالج بھی ہے اور خود ایک فٹنس میں اس نے ڈپلووما وغیرہ کر رکھا ہے اور اس پہ کافی سارے ٹرافیز میڈلس ہو ہیں اس نے مجھے بتایا تھا کہ جو ہمیں پانی ہے نا وہ لمٹ سے پینا چاہتی میں نے پوچھا جی کیو لمٹ سے پینا چاہیے لو تو بولتے دو ل لیٹر پی اور تین لیٹر پیو جیس آپ نے بلا میں نے ایک بار میں دو لیٹر پانی پی لیا
ھمم ھمم
نے مجھے بتایا کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ پانی پیتے ہو نا ایک گلاس کی پیاس سے آپ ڈیڑھ دو گلاس نا وہ آپ کے لیور پہ کڈنی پہفیکٹ کرتا ہے اب کیسے کرتا ہے وہ بھی جان لیجیے اب ہم نے پیا اسے ہمارا جو لیور ہوتا ہے وہ لوہے سے تو بنا نہیں ہے
ہاں جی ہاں جی
وہ مانس وغیرہ سے تو بنائے اب آپ سمجھدار ہو جب اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو اس چیز پہ غلط اثر بھی پڑے گا ہے نا کیونکہ دیکھو اس کی بھی نا ایک لمٹ ہے ہر چیز کی نا ایک لمٹ ہوتی اب آپ کی کھانا کھانے کی ایک لمٹ ہوئے گی جیسے آپ نے دو روٹی تین روٹی کھانی ہے زیاہ نہیں کھانی اگر میں آپ سے بولوں کہ پچاس روٹی کھاؤ پر پیٹ تو خراب پھل ہو
پچاس تو نہیں بیٹا پھر بھی ایک ٹائم میں ساڑھے چار ساڑھے پانچ کھا لیتا ہوں
ساھے پانچ کھا لیتے نا میں آپ سے بولوں بارہ کھ لو ایک بار ہی میں کا لو گے
نہیں نہیں کھا پاؤا نہیں کھاؤںا آپ کی بات بالکل سچ ہے الحمد للہ بہت سچائیے آپ کی باتوں میں
ہاں آپ چاہو تو پوچھ سکتے ہو لیکن ہمیں پانی لمٹ سے پینا چاہیے میں بھی بہت پینے لگ یہ تھے بیچ میں
دیکھو اللہ رحمت کی دیکھو د اللہ تعالی کی رحمت ہے ہم پر جو ہم اتنا پانی پیتے ہیں ہمیں آج تک کچھ نہیں ہوا اور ایسے ہی میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم برسائے رکھیں
نہیں سلیمان کے ابو یہ ایک دم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ ہونے سے پہلے نا آپ کو ہلکا ہلکا افیکٹ دکھائےا میں وہی بتا ہوں کیا ہو گا انہوں بتایا تھا پیٹ بھاری باری سا لگےا آپ کبھی ہاتھ ہاتھ مارو گے تو ایسا لگا کہ ہاں کچھ بھرا بھرا سا ہے اور دوسری چیز اس میں آپ کو نا سائڈ میں ہلکا پک پیٹ کے درد ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا ہلکے ہلک زیادہ نہیں ہلکے ہلکے محسوس ہوئے گ وہ ہو گا پھر یہ چیز بڑھے گی نا تب جا کے بیٹٹونکہ آپ اتنا پانی پی رہے ہو ہے نا تو اتنا جا بھی رہا ہوگا باہر
ہ ویسے آپ کی بات نے بہت س چاہیے الحمد للہ آپ کی بات میں سوچ بہت چاہیے کیوںک ایسا میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا مجےب ریلائز ہو رہا ہے کیاپ بتاؤ پانی پینے چکر میں ہوا ہوں میرے پیٹ میں ایسے درد ہوئے تھا کہ میرے شریر میں بالکل درد کے مارے نا میرا شریر بالکل ہل نہیں رہا تھا وہی میں اس ٹائم میں سڑک پہ چلتے چلتے اگر مجھے وہ درد ہوتا تھا نا وہ والا درد ہوتا تھا فیل ہوتا تھا تو میں کسی بھی جگہ پہ کونا پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا کہ پلیز یہ درد ہو یا پھر کچھ ہو تو کیا پتا وہ درد اس چکر میں ہو رہا ہوں پر مجھے لگتا تو نہیں کیونکہ لووں لوگوں نے بھی کئی ڈاکٹروں نے مجھے ایک ہے کہ دن میں تین سے چار پی او پر چار سے پانچ پی او پر پانچ سے چار اوروپر مت کرو کیونک شر کی ایک لمٹ ہوتی ہے جیسے آپ نے بولا
اں آپ پی رہے ہو میں منع نہیں کر رہا پی ہو بہت اچھی بات ہے لیکن ٹائم ٹ ٹائم جیسے ایک گلاس پی لیا پانچ سے دس پندرہ منٹ بعد پھر ہم نے پی لیا آدھا ایک گلاس آ بولو کہ میں دو ل لیٹر ایک بار میں پی جا ہوں ایک لیٹر ایک بار میں پیاؤوں تم بہت نقصان د گاب
ہاں وہ میں نے دیکو دیکھو آپ کی جو بات ہے نا بات اللہ تعالی اپ کی باتوں بہت سے چاہیے پر میں بولو نا ت وہ حرکت میں نے جب نئی نئی بوتل آئی تھی تبھی میں نے ایک دو دن کی تھی کیا پتا ہو ایک دو دن ہی مجھے بھاری پڑ گئے ہوں باقی اس کے بع تو میں اس ایک بوتل کو پتا کب ختم کرتا تھا دو لیٹر کی بوتل ہے آپ مان لیجیے تو میں جب پہ جاتا اس بوتلوں کو لے گیا تو رستے میں ایک سییک مار لیا اس کا تو آدھی ہو جاتا تھی ب تھوڑی سی ہو جاتی تھی مطلب تو وہاں پہ جانے کے بعد کام شرو کرنے سے پہل ایک آدھ سے پان لیا ہے نا ایسے کر کے میں پانچ سیٹ مارتا تھا کام پہ جاتا تھا میں جیسے کہ نو بجے یہاں سے نکلتا تھا گھر سے وہ ایک بجے تک اس بوتل کو نپٹاتا تھا پوری پ دوبارہ پ برتا تھا وہاں پہ کنٹینیو برتا پھر وہ ایک بجے سے لے کے شام کے سڑھے چھ ساڑھے سات بجے تک نپٹ جاتی تھی وہ تک گھر آنے کے بعد پھر اس کے بعد گرودوارے میں ایکد مطلب وہاں پہ ہمارے آ جان میں لوگ ہیں وہاں پہ تو رستے میں گردوارہ پڑتا وہاں پہ ایک آدھ پانی پی لیتا تھا باقی
ہاں جی
ہوں تو اتنا پانی پینا میرے شریر میں وہ ہے
اب آپ پانی پی رہے ہو خالی پانی بھی نہیں پینا چاہیے اس میں تھوڑا سا روبزہ ڈال لیا تھوڑا سا چیپ کپڑا ڈال لیا تھوڑی سی چیا سیٹس ڈال لی تھوڑا سا گوند کا تا ڈال لیا بہت ساری چیزیں اگر آپ تھوڑی تھوڑی ڈالوے نا یہ بولی کو نا ہمارے وہ جو ہے م وغیرہ اس کو نا کنٹینیو بنا کے رکھیں گے خالی پانی میں ہمارے نقصان ہوتا ہے آپ دو بوند رو ڈالو گے تو اس میں کچھ منرلس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے گلاب ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی اچھے سے کھلک آتی ہے
جے میں نے سنا ہے کہ چیلا سیٹس بہت اچھی ہوتی ہے اور گوند ک ترا گوند کاتییرا بھی گرمی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ب صبح
آپ چیئر سرف کی گے فیس پہ گلو آئے گا پیٹ صاف رہے گا پیٹ میں گرمی نہیں رہئے گی ہمیشہ ایک
دیکھو اس بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ نا مجھے کافی فی لوگ میری جیسے کہ بی ایڈ تھوڑی سی کم ہے مان لو اسٹارٹ اپ بہت کم ہے بی ایڈ کا ابھی تو میں سچی میں ڈوک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا آ اپ نوز کے لیے میری نوز میں بھی کچھ پرابلم تھیہلے تو میں نے ان سے ویسے نارملی کوشچن کرا کہ ایسے بولتے ہیں میرے دوست وغیرہ اور ریلیٹیو بھی کہ بی ایڈ نہیں آئے گی آپ کی بہت لیٹ آئے گی یہ وغیرہ وغیرہ کچھ
ہ
انہوں نے مجھے کچھ سائنس دیے کہہ رہے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی جب تک ہائٹ گروتھ ہوتی ہے نا بندے کی
ہوں
تب تک بی ایڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا وہ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کافی کم ہائٹ کے گٹے گٹے لوگ ان کے مطلب بی ایڈ بہت جرہ آتی ہے ایک دم سے میں نے کہا یہ بات ریئلٹی ہے میرے کچھ فرینڈس ہیں بہت کم ہائٹ کے ان کی تو بڑی جلدی بی ایٹ آئی دی ہے بہت ساری آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہی ہے کی کہ آپ کی جب ہائٹ رکے گی نا ایک جگہ توز ہووںگی تو آپ کی بی ایڈ بہت ت ج آائے گی
چلیے چلیے کوئی نہیں ابھی ایسا ہے اب نا تھوڑے مطلب آپ آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں اب جذرا کچھ کام آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ سے و سے بات کر کے اچھا لگا
ہاں جی ہاں جی
اگلی بار پھر سے ملاقات ہوئی گی اچھے سے ہوئیگی ٹھیک ہے جی
ٹھیک ہے الحمد للہ الحمدلہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ
ج اللہ